ہیلو
ہیلو
ہ
میرا آواز آپ کو
ہیلو رام واللے ہوں جٹ ہے سناو با پنا
ہم رام صاحب بڑ رہا ہیلو
ہیلو
السلام علیکم الحمداللہ میں خیریت سے آپ
اور کیا کر ہ
آپ کا
پتہ نہیں
سو کے بول رہے ہو
ہوں
تھوڑا سارٹ انے
جویے سچ بولتا ہوں بھائی ہاں کھانا پینا ہوگی ہ
کیا کہ
ب
ہ اچھا کیا بولے ہیلو
ہاں
ہیلو کوئیول ہیلو آواز نہیں جائے
ہاں ابھی آواز آ
ابھی نا آواز آیا نا ہاں بولو کیا کر رہے ابھی
کچھ نہیں میں کیا کروں ویسے ہی بیٹھا ہوں
یہب بولیا لوگ نہیں
ہوں اور بہت
کھانا پینا ہو گیا
میرا ہو گیا ہ
اور ابھی اردو میں کیا کیا پڑھتے ہو
کیا بولے
ابھی اردو میں کیا کیا پڑھتے ہو
اردو میں تو ابھی تیسری اردو پڑھتے ہیں اور قرآن سریف
او
ج
اور اسکول میں پڑھتے ہو کہ یا پڑھتے ہو یا نہیں
میں تو اسکول میں پڑھتا ہوں
کون سا کلاس میں
نائن میں ہوں آپ اردو پڑھتے ہو یا نہیں
ہاں میں تو اردو پڑھتا ہوں
کون سا اردو
دوسری اردو پڑھتے ہوں
اچھا اور قرآن شریف میں کتنے پاارے پڑے
قرآن شریف میں پارے پڑے ہے سترہ اور بولو
ہاں بولو
اور کھانے میں کیا کیا کھایا
کیا بولے
کھانے میں کیا کیا کھایا
چاول سبزی
ا
اور بولو ہ
کب تک سوؤ گے
ہاں ابھی نو بجے سو جاؤں گا
نو تو بجنے والا ہے
ہاں آدھا گھنٹہ بعد
اچھا
اور آپ کیا کر رہے ہو ابھی
میں تو کچھ نہیں کر رہا ہوں
پھر بھی کیا کریں
موبائل دیکھ رہا ہوں
موبائل دیکھ رہے ہو
ہاں اچھا
ادھر ابھی رات ہے یا دن
ادھر تو رات ہی ہے
او رات
اور ابھی کیا کیا کر رہے ہو
ابھی تو ہم لوگ موبائل دیکھ رہے ہیں اور مدراسہ پڑھنے جاتے ہو یا نہیں
کیا بولے
مدرسہ پڑھنے جاتے ہو یا نہیں
ہاں جاتے ہیں
کتنا بجے
چھ بجے جاتے ہیں
اور آتے ہیں کتنا بجے
ہاں آپ بولو
ہاں اب بولو کر رہے ہیں مدرسہ سے کتنا بجے آتے ہو
ایٹھ بجے آ جاتے ہیں
اٹھ بجے
ہاں آٹھ بجے مطلب
کیا والولے
بولے آٹھ بجے آ جاتے ہیں
تو بول رہا تھا ابھی اٹھ بجے
ہاں وہی
ابھی ہم لوگ کولکاتہ میں گھومنے آئے ہیں
کولکاتہ
ہاں چڑیا خانہ گھومنے آئے اور بات بھی کر رہے ہیں
چڑیا سے بات کر رہے ہو
چڑیا سے بات نہیں چڑیا خانہ میں گھوم رہے ہیں اور موبائل میں بات کر رہے ہیں آپ سے
اچھا
بڑا بڑا شیر یہاں پر ہے دیکھو ایک دم بڑا بڑا بھکڑتا ہے
اچھا
ا اور آپ گھر بیٹھے کیا کر رہے ہو ابھی
میں تو کچھ نہیں کر رہا ہوں ویسے بھی بیٹھا ہوں
ویسے ہی بیٹے ہو
ہاں آپ سے بات کر رہی ہ
تو کچھ کام کرو
میں تو کچھ کام نہیں کر رہا ہوں آپ کر رہے ہو کیا
ہم تو گھومنے آئے کرے نا ہم گھومنے آئے
ہاں
اورو اتنا بڑا بڑا شیر ہے نا دیکھ کے حیران ہو جاتے ہیں
آچھا
جیراف ہے سانپ ہے
کیا بولتے
جیرا جیراف ہے سانپ ہے
اچھا
جانور ہے یہاں پہ دیکھ کے ڈر لگتا ہے ہم کو
ہاں تو دیکھ کے ڈر
اور آپ خالی وہ گلچھر رہے اوڑا رہے ہو
کیا بولے
اور وہاں آپ بیٹھ کر گلچھرے اڑا رہے ہیں
میں تو نہیں اوڈا رہا آپ اوڈا رہا ہو کیا
میں تو بول رہا ہوں گھومنے آئے ہم کیسے گل چھرے اڑائیں گے گھومنے آنے کے سمے
ہ ہ میں تو ابھی بیٹھا ہوں کیسے گلچرے اوڑاوں
آپ بیٹھے ہو تو گلچارے نہیں اڑے گا بیٹھے بیٹھے
نہیں
ا کرتا ہےا بن کرنا بولو اور بولو
اچ
آپ لگ رہا ہے گھر بیٹھے بیٹھے کہیں گھومنے بھی نہیں جاتے ہو آپ اتنا کنجوسن کیوں کرتے ہو اس ایپ سے پیسہ آ رہا ہے تو
جی گھومنے کہیں نہیں جاتا ہوں
گھر میں کام ابھی بولا گھر میں کام نہیں ہے
کیا بولے
ابھی بولا گھر میں کام نہیں ہے
ہاں کام تو ہے
تبھی بولا کیوں گھر میں کام نہیں بیٹھے ہوئے آپ نے جھوٹ کیوں بولا
کیا بولے
آپ نے جھوٹ کیوں بولا
ہ
آواز نہیں جا رہا ہے کیا بھائی
ہاں آواز تو آ رہا ہے آپ کا
تو ادھر سے آواز کیوں نہیں آ رہے ادھر
نہیں آ رہا ہے
تو بولے گا تب نہ آئے گا
اچھا آپ کون سا گیم ابھی کھیلتے ہو
کون سا گیم کھیلتے ہیں
ہاں
ہم گیم کھیل بھیے نہیں کرتے ہیں
اچھا کوئی بھی گیم نہیں کھیلتے موبائل میں
کوئی بھی گیم نہیں ہل گل چرے اڑاتے ہیں
کیا فالتو فالتو آپ بگ بکریے ہو
یہ فالتو بات ہوا ہ
ج اب یہ ن مجن کیا بے تو